ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی جان وورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور سب بائی س کھی رہے تھ امی ابو بھائی بہن
جی بھائی جان سب کہ رہے تھ آپ کے گھر میں سب کہ رہے تھ ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بائی جان
اور بھائی جان کیا کر رہے ہو
بس بھائی جان بیٹھے ہیں بس ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا تو کہ آج کل جو اپنے سوشل میڈیا ہے نا جس کے کیا جو ابھی چل رہا ہے اس کے کیا فائدے بھی ہے بھائی جان نقصان بھی بہت ہو رہے ہے اس کے
جی بھائی جان وہ تو ہے ہی
جس کی پہچان آپ کو جیسے میں فائدہ بتا دیتا ہوں پہلے کہ جیسے اپنے پہلے نیوز پیپر تھے اور ٹی وی تھی تو ان کی آتی تھی نیوز سااریی ٹھیک ہے اور پیپر میں آتی تھی اپنے
جی بھائی جان
لیکن وہ کیا اگلے دن آتی تھی اس دن نہیں آتی تھی جس دن وہ کچھ ہوا ہوتا ہے نا جسے کچھ کس نے چوری کی ہے نیوز آتی تھی کل
جی بھائی جان جیسے کہ جس دنث مطلب حادثہ ہوتا تھا اس دن نہیں آی تھی وہ دوسرے دن آ جاتے ی نیوزز کی
جی جی بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا تو وہ کیا نیوز کل آتی تھی آج نہیں آتی تو آج کے سوشل میڈیا کے حساب سے ج کی آج کسی نے چوری کی ہے گھنٹے بر پہلے تو وہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پاس آدے گھنٹے میں آ جائے گی وہ ویڈیو
جی بھائی جان
ترنت ہی پہنچ جاتی ہے جیسے کہ سور سوشل میڈیا سے بھائی جان یہ فائدہ اپنا جیسے پہلے ٹیلیفون پہ وغیرہ ت سے کیا اپن بات ہی کر سکتے تھے ابھی سوشل میڈیا پہ کیا ہے اس کے انسٹا چل گیا واٹسپ چل گیا تو ان سے کیا ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں کئی بھی اپنے جیسے فرینڈ ہے فیملی ممبر ہے ان کو کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ وہ کس حالت میں ہے کیا کر رہے ہیں اور کہاں پر ہیں
جی بھائی جان یہ تو مطلب اچھا ہی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے یہ
جی جی بھائی جان جے اپنے سوشل میڈیا جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم کیا جس حص سے کیا دنیا کی تازہ خبر دیکھ سکتے ہیں جانکاری لے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھجن پہلے ہی نہیں ملتی تھی اپنے کو
چاہے کوئی کسی بھی جگہ ہو
یہاں کے ابھی جیسے آن لائن میں ابھی آن لائن اپن پڑھ سکتے ہیں آن لائن کلاسز چلا سکتے ہے کسی کو سکھا سکتے ہیں اپن خود بھی سیکھ سکتے ہیں آن لائن
جی بھائی جان جیسے کہ آپ آپ پ جیسے کہ آپ ٹیچر ہو تو آپ اپنا خود کا چینل بنا سکتے ہو اور آپ ت اس پہ تعلیم دے سکتے ہو لوگوں کو
جی بھائی جان وہ تو وہی بات ہو جیسے کہ اپن جیس بزنس کھولتے ہیں کمپنی کھولتے تو اس کا پرچار کرتے ہیں پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس کے پیپر چھپتے تھے پہلے بھائی یہاں پہ شاپ اوپن ہوئی ہے یہاں پہ یہ ہوا اب سوشل میڈیا کے حساب سے کیا شاپ اوپن کرو اور سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈال دو
جی بھائی جان سوشل میڈیا کے فائدے بھی بڑے ہیں
جی بجہ ب سوشل میڈیا پہ جس سے کہ اپنی کئی بھی بیٹھے بیٹھے اب کئی سونگ چلا سکتے ہیں سنگیت سن سکتے ہیں بیٹھ کر
جی بھائی جان
ابھی پہلے کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا جیسے کہ ٹی وی میں ہفتے میں ایک بار تو نیو مان لیجیے گانے آتے تھے ہفتے میں ایک بار مووی آتی تھی سات دن سات دن چار پانچ دن تو نیوز آتی تھی ایسیے آتی تھی بھائی جان
جی بھائی جان
جیسے ابھی تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے جی جی بھائی جان آپ نے صحی فرمایا جیسے کہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے نیوز سن سکتے ہیں خبر دیکھ سکتے ہیں گانے سن سکتے ہیں مووی دیکھ سکتے ہیں ان سے اپنا ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے
جی
جی بھائیان فرمائیے آپ آپ کیا فرما رہے ہو
جی مطلب کہ سوشل میڈیا سے ہمیں بہت فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں
جی جی بائی بالکل سی فرمیاپ نے
جیسے کہ آپ اپنے جیسے کہ آپ نے فرمایا بھی کہ ہم پہلے مطلب نیوز وغیرہ جو ہے وہ مطلب ایک دن جیسے کہ آج حادثہ ہوتا تھا تو کل ہمیں وہ نیوز پہنچتی تھی آج کل کیا ہے جو کہ آج جیسے کہ ابھی کچھ حادثہ ہوا تو آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا یہ رہے سوشل میڈیا کے فائدے وہ اس کے بعد جی
توبھی ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں بھائیان بہت سارے ذریعےن کچھ فیک بھی ہوتے ہیں
جی بھائی جان فیک تو مطلب فیک تو بہت ہیں آج کل انسان یقین بھی نہیں کر سکتا کسی پر
جی جی بھائی جان جیے ابھیوشل میڈیا بھی ج سے واٹسپ گیا واٹس ایپ تو نہیں انسٹاگرام ہو گیا یوٹیوب ہو گیا ان پہ کیا اپن ولاگ بنا کے ریلس بنا کے گھر بیٹھے بیٹھے پی سےے کم آ سکتے ہے
جی بھائی جان
اور اپنی بات جیسے کہن سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں جی بھائی جا اپ سوشل میڈیا پہ اپنی بات ڈال دیتے نا تو اس کو کیا ہو گیا اپن بولیں گے تو ایک انسان سنے گا یہاں پر نارملی تو سوشل میڈیا پہ بولیں گے تو کروڑوں لوگ سنیں گے
جی بھائی جان مطلب ہمارے ہماری وجہ سے کسی کو سیکھ ملے وہ تو
جی اچھا اچھا رہے گا بھائی جان ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے بھائی جان کہ ہم جیسے اھی کہئی گھومنے کا پلان بنے ہیں تو وہاں جا نہیں پاتے تو اپنے سوشل میڈیا پہ کیا اس چیز کو آرام سے دیکھ لیتے ہیں باریکی سے دیکھ لیتے کہ یہاں پہ یہ چیز یہ ہے
جی جی اور جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کہ وہ غلط ہی استعمال کرتے ہیں
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا جیسے کہ اس میں کیا اس کی نقصان یہ ہے بھائی جان کی جس میں سب سے بڑی تو سمسیا یہی کہ لوگ بہت اس کے آدھیین ہو چکے ہیں لت لگ چکی ہے ان کی
جی بھائی ج خاص کر کے آج کے جو نئی جنریشن ہے مطلب نئے بچے بچے جو ہیں انہیں بہت ہی لت لگ چکی ہے ان فونوں کی اور غلط استعمال کرتے ہیں وہ فونوں کے
جی بھائی جان کو کیا بہت لت لت لگ چکی ہے ان کی کیا بھاری ہو گئی
تو ہمیں جی بھائی جان تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کہ بچے مطلب اس سے دور رہیں
تو بھائی جان سب سے پہلی چیز تو دیکو آپ کو پت ہے کہ بچوں کے شکشک سب سے پہلے کون ہوتے ہیں امی ہوتے ابو ہوتے ہیں امی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو بھائی جان اگر امی اور ابو کنٹرول کریں گے اپنے بچوں کو فون نہ دکھائیں گے بھی آ نے دیککھا ہوا کہ بھی تین تین چار چار سال کے بچے فون دیکھتے دن بھر
جی بھائی جان
تو یہ غلط ہے ان سے کہ یہ ہار یہ ہار پھول ہوتی ہے نا کیا یہ روشنی نکلتی ہے موبائل کی
جی جی
برائٹنیس ہوتی ہے یہ کیا ان کی آنکھوں میں جاتی ہے اور وہ آنکھیں ہوتی ہیں ان کے بچوں کی بالکل نرم ہوتی ہے فی الال تو وہ تو تین چار مہینے کے ہی ہے ت سے کیا نقصان ہوتا ہے
آج کل آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دو مطلب ایک سال کے بچے ہوتے انہیں بھی فون چاہیے ہوتا ہو ہے ان کو بھی مطلب
کر میں ہے جیسے کہ یہ ہاں جیسے کہ لڑکوں ہوتے ہیں بچے ہوتے کیونک کیا مانسک تناؤ ڈپریشن اور وغیرہ اکیلاپن اس کی سمسیا بڑھ جاتی ہے ان کے لیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اپنے بہت سارے فرینڈ ہیں
جی بھائی جان
اپنے ریئل لائف میں بھی فرینڈ ہے اپنے یہاں پہ جیسے گاؤں میں شہر میں تو اپنے سوشل میڈیا پہ جو فرینڈ ہے نا اپن ان سے زیادہ ایکٹو رہتے ہیں اپنے جو پاس میں فرینڈ ہے نا جو چاہے اپنے پس بیٹا ہو اس سے ہم اتنی بات نہیں کریں گے جتنی سوشل میڈیا والے سے کر رہیں ہیں ہم
جی جی جی
وہی تو بھ بھی بات ہے ن اس سے بہت یہ بہت سمسیا چل رہی ہے بھائی اس میں کیا جیسے کہ یہ آپ کو اس کے نقصان میں بتاتا ہوں جیسے کہ اس میں اب یہ مان لیجے فیک نیوز ہوتی ہے افواہ ہوتی ہے وہ تیزی سے پھیلتی ہے
جی بھائی جنیسی ہی مطلب پہلے تو وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے اس کے بعد جو مطلب لوگ ہوتے ہیں وہ اسے مطلب فارورڈ کر دیتے ہیں دوسرے لوگ کو بھیج دیتے اور انہیں پت نہیں ہوتا ہے کہ یہ مطلب افواہ ہے
اپی
پیک نیوز ہے وہ اسے پھیلا دیتے ہیں
جی جی بھائی آاںپ نے صحیح کہا اس جی جی فرمائی بھجان فرمائی فرمائی آ پر تو بھائی جان یہ کیا فیک نیوز ہوتی ہے نا افواہ ہوتی ہے وہ کیا تیزی سے پھیلتی ہے جیس سے کہ سماج میں کچھ لوگ غلط سوچتے ہیں کچھ صحیح مان لیتے ان چیزوں کو تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک جاتے تو بھ جن یہ چیز بہت غلط ہے
جی بھائی جان
جس سے کہ بھی آن لائن آپ نے دیکا ہوگی کسی کو دھمکاتے ہیں ٹرول کرتے ہیں آن لائن فراڈ کرتے ہیں خطرہ دیتا ہے کسی کو کم کسی کے پوسٹ کے نیچے کی بھائی کسی کے پوسٹ کے نیچے کمنٹ کے نیچے گالیا بگ دیتے ہیں
جی بھائی جان وہ وہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے اس کے خلاف ایک سخت ایکشن ہونا چاہیے
جی بھائی یہپ نے بالکل صحی فرمایا جیسے کہ اس میں آپ کو پت ہے بھی کہ کتنا خطرناک چل رہا ہے سوشل میڈیا کی کسی کی او ٹی پی ڈال دو آپ اگر وہ غلطی سے کلک کر لے تو اس کے جو کاتے میں پیمنٹ ہے وہ سارا کٹ جاتا ہے
جی بھائی جان وہ مطلب گورنمنٹ کو ایک ایسا کرنا چاہیے ان کے اوپر مطلب سخت ایکشن لینا چاہیے جو یہ ایسا کر ہیں جیسے کہ ابھی کوئی جیسے کہ کوئی ان پڑھ انسان ہے اس کے پاس بھی اب آج تو سب کے پاس بڑا فون ہوتا ہے اسمارٹ فون ہوتے ہیں وہ انہیں کال کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کے نمبر پہ ایک او ٹی پی آیا ہے تو ہمیں او ٹی پی اب جو ان پڑھ ہوگا وہ تو دے دیتا ہے اسے پتا نہیں ہے زیادہ ان چیزوں کا تو وہ دی دی تھے تو اس کے بعد وہ جب دیکھتے ہیں تو ترنت ہی مطلب انہیں او ٹی پی دیتے ہ ترنت ان کا پیسہ جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹ ان کے کھاتے سے وہ جو ہے سب کٹ جاتا ہے جی بھائی جان خالی ہو جاتا ہے
جیسے کہ بھائی ن آپ کو پتا ہے کہ جسے موبائل ہے اپنا کمپیوٹر اسکرین ہے ان کو دیکھنے سے اپ ر آنکھوں کی روشنی بھی خراب ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے اور شارییرک سوستھتا بھی یعنی کہ اپنے شریر میں جو
زیادہ ہمیں فون بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو اس کی برائٹنیس ہوتی نا اس سے بھی ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ہماری آنکھوں پر اثر پڑتا ہے اور کچھ کچھ جو لوگ ہیں جو بچے ہیں وہ زیادہ فون دیکھتے ہیں اور ان کا دماغ پورا وہی ہوتا ہوتا ہے مطلب کوئی کوئی بچے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں
جی جی بھائی جنابپ بالکل صحیح فرما آج کی کیا ہے آج کے لوگ بگ بچے کیا ہے اپنی ریئل لائف تو انجوائے نہیں کر رہے ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا کرنا ہےپ کو ریل لائف انجوائے کرو نا آپ
جی بھائی جان جو ریئل لائف میں مزہ ہے وہ مزہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے
ابھی کیا کرتے ہیں پڑھائی کی جگہ تو ٹھیک ہے پڑھائی بھی نہیں کر رہے اور سوشل میڈیا پہ کیا ن کچھ چلا رہے گیم کھیل رہے ریل بنا رہے ا وہ پڑاائ سے دیا ن اٹراون کاا پھر
جی بھائی جان
فرمائیے بھائی جان آپ کے فرار ہے تو اس کے خلاف بھائی جان جی بھائی جان اس کے خلاف کیا سیدھی سی بات ہے اپنے ایک تو امی اور ابو ان کو آپ بولو جو بھی آپ کے آس پاس سے چھوٹے بچے ہیں ان کے گھر پہ جا کے بولو کہ آپ بچوں کو فون نہ دیں
جی بھائی جان کیونکہ ہم اگر ہم اگر ان کے امی ابو کو سمجھائیں گے تو وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ پھر وہ جی بھائی جان
اچھا بائی جان آ سے بات یہ بہت اچھا لگا آپ کی باتوں باتیں میرے دن کو چھو گئی میں آئی ہوپ آپ کو کو بھی میری بات سمجھ میں آئی ہوگی
جی بھائی جان آپ کی بات بہت اچھی لگی میرے کو آپ آپ سے مجھے دو بات تو سیکھنے کو ملی
جی بھائی آپ بھی آگے بات بتانا یہ پوچھانا ایک دوسرے کو تاکہ اپنی ستک رہے وہ ساوودھان رہے سوش سوشل میڈیا سے بھی کیوںکہ اس میں بھی ہارم فل ہارم فل بھی چیزیں ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ او ٹی پی وغیرہ سے اس سے تو آپ ای ساوودھان رہیے گا بھائی جان دوسروں کو بھی سمجھائیے گا
جی بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی آپ بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ
خدا حافظ
بس